ہلو
ہاں بجو بول
ہاں بس
چھوڑو نہا بند کر دے گا نا آ
اس اسی میں اٹھائی ہے
کسی میں اٹھایا ہے تو نے غلط ٹیکٹر میں تو خونوا کی ہے تو
ارے پگلی تو دس منٹ بات کرن ت کا کر رہے
ابھی ہاسپٹل گھسنے جا رہے ہیں
ہاں تو اسی سے اسی طرح بتاؤ
ا اچھا رکا توم
کا ہے رک رہے ہیں
ہودا رکنا دو منٹ
لنے میں ہے تم کہاں کرنا ہے کرو نا
بولو
کا کر رہے ہیں تھے
جا رہے ہاسپٹل کسنے
او کیسے انفیکشن ہو گیا رے اس کا
کہاں پت ویسے ہوگیا اور ابا کبھیس طبیعت خراب ہے اور آ گئے ہاسپٹل ہم لوگ
کا ہووں گ ہے م موتی
ابک ماتھا جو ہے سب د رہا ہزار کا
جی جی جھنڈو بام سب نے لگائے دوا نہیں کان کا
ہاں ابھی راستہ میں دوا لی ہے اب دوا کھائائے
تو
اس کے بعدھر لیتے ہوئے تھے اب بولے ہم لوگ گاڑی میں رہیے بول کے
ہوں تو کا حلا
نہیں ا رہا ہے اتر کے آ گئے اور ابھی- ابھی ریورھا-
تو آرام نہیں ہوسا-
بدلینا مت آپ کو بولاے سروات کر-
آرام نہیں ہوا رے دال-
پن بولیے-
دوا لیے تو آرام نہیں ہوا-
نہیں ہوا تو کاا ہے یہیں پ بولے اب یہاں پہ آرام کرو-
تو توب پھر کب آئے گی تم گھر سے? گھر سے کب آئے گی پھر?
ابھی نہ آئیں گے باجی بہت عجی سب کے ساتھ جائیں گے جھڑوائیں اڑوائیں گے تھوڑا سا-
تعبی ج ابیز نہیں پہنی تھییکا-
خراب ہو گیا-
پھر بنوانا تھا تو پھر بنوائے گی تو?
کتنا نمبر لگاا کتنا میرا میں لگے گا پوچھو نا- او
کون ہاسپٹل گئی?
ہم لوگ ایچ آر ہرش کمار ہاسپٹل-
کہاں پر ہے?
یہ ترا اھی رانچی میں ہے مین- ادھر سائڈ جکمستان وغیرہ ہے مین رانچی میں ہے- اب دیکھو کہ ہوتا ہے مین روڈ کا ادھر سائڈ ہے پودی-
ا مین روڈ تو اپپوزٹ-
چلو-
کس کا گاڑی سے جائے گیے?
راتو روڈ پسن-
میں کس کا گاڑی سے گئی ہے گھرے گاڑی سے-
خر کا گاڑی سے ہے-
ہاں- تینوں- تینوں بیماری نہیں ائی-
ہیں
تو تیرا امی نہیں آئی?
نہیں گیامی کا کرنا آئے گے- چے دوسرا ہاسپٹل کو- سنکھیا شام ہو جائے گا گیارہ پچاس ہونے جا گا-
باپ رے کتنا نمبر ہے تو-
نمبر بہت ہے بہت بھیڑ ہے پہلے سے لگانا پڑتا ہے-
سورلہ راگ کہیں نہیں ہے ت تو-
ارے پاگل تو کانٹیکٹ ای ہاسپٹل کا نمبر نہیں نا س ہٹ راکھا پیسہ تو نہیں لگاتے
آ ہاں
ہوں
ہ بائی کھانا وانا کھا لو پہلے
بنا دو اور کا
ب
جچ
تپ کو ہے مامو ہے ن
جی ہ بہت بھیڑ ہے ہاسپٹل میں نمبر پوچھو تو بلا ابھی کب تک ہوو ستا ہے کب تک ہوگا کوئی آتا پتاہ نہیں ڈائریکٹ بولو
چلیے ڈرٹ بولے کب تک ہوا کوئی پتا نہیں یہ آ بہت بھیڑ ہے دوسرا لامچ
کہاں ت جا رہی ہے تھری
ا جا رہے ہیں پس کا مو ہے نا وہاں ہاسپٹل وہاں پہ لینے کے لیے یہاں پہ نا پوچھے
ہاں
کب تک کا اوپرمنٹ ہوگا تو بول رہا ہے کہ ابھی یہاں پہ بہت سارا نمبر لگا ہوا ہے کب تک ان لوگ کا ہو رہا نہیں بتا سکتا اچھا ایسے
ہاں ہاں
اریا ت ج
تو بھی اچھا ب اچھا
یہ کہاں پ یہ ابھی اچھے ہاسپٹل تھ ہم جا رہے ہیں ہاں
ج
ہم تو جہاں گئے تھ اپنا دکھانے کے لیے میرا ایک نمبر میں تھا میرا کام بن گیا تھا ترنت
ک دھا ہے تھ
ا تھی گیا تین پیٹھوا والا دکھانے ن سو چڑا ہو گیا تھا تو کتنا ایکسرسائز کیے دوا کھان تب ٹھیک ہو
ہاں اور
س
اسرسائز کی
ہوں تم تو رچی ہے م ہوگی
ہاں
تم لوگ بات کرتی ہے اور ہم کو ٹائپنگ والا ابھی تک بتا ہی نہیں کہ اسٹارٹ کب سے کرنا ہے
ارے تو کہاں ٹائپنگ والا وہ آپ نے لکھے گا کہ ٹائپنگ ٹسک آیا ہے
ہ میرا نیا آئے نا تب بتائیں گے کا نمبر لگ جائے گا کیا
میرا بھی کہاں آیا ہے ابھی تک
نمبر لگ دیجیے نا ہم لوگ یہاں ڈسکا موڈ کے پاس ہے ابھی تو میں شام کے لیے لگے گا کتنے بجے تک ے پانچ سےو چھ چ کچر گے میم ہم لوگ کافی دور ڈٹیں گے پھر تھوڑا کوشش کر دی گیاا کیا بولیے
ہاںلے کیا وجہ بول رہی ہے
ہ پانچ چھ وس
نہیی آئی
دیکھو تو پارس میں جا کے دکھا سکتے ہیں سر کو وہ گلا میں خاس گلا میںھی انفیکشن ہو گ ہے
آ گے
ہاں سم ہم کو اببا کو بول رہے ہو کہاں کا میم
ہوں
درو پارس
تو لوگ دیکھ لو اپنا ٹائم سولے
مطلب کوزٹ لوکیشن اگل بگل کا کچھ لینڈ مارک وغیرہ گھر ہو تو اپوزٹ سائڈ میں لائٹ نکل کراچیا
ہ تو کامن روڈ میں ہے گا وہیں کھڑا کرتے جی
ا تو بات نہ بول رہے ہیں
تو کا کرے جدھر رہ گن رہے گی
وہ پاروس بولے نا میم کیسے بولا
بیتھ نوبل
ہاں پارس نہیں تو یہاں پہ اپمنٹ ایونگ اپائنمنٹ ہے مارنگ ا بھی میں بھی صبح ایا تھا ابھی اپوائنمن لجی گا تو شام والا اپائنٹٹ ملے گا یہاںہ اتنا ہی ٹائم پڑے گا پل پڑے گا بول
وہاں جا کر دیکھا سکتے وہاں بیٹ ہیلو
ہاں
اچا
تودونتر اپنا بک فون
جیر ہاں جی ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
ناکخو نمبر ملا
یہاں بہت بھیڑ ہے دیکھاتے ہیں تو ملے گا ہوں
نمبر ملے میں لیٹ ہے تو ابھی تو نہیں
ٹھیک بھی نہیں ہے
آ
طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے مطلب صبح سے ماتل دروازے وال ہے
تو دوا نہیں لیں
یہ تو نکل کے گریا میں چکا ٹپ کر لگ رہے دواھائی لے رہی الٹی ہو ہے
تو کچھو کھا کے ٹی ہوگا دیا نکال گا ہوتا
کر کیسے نکل دے ہم ہاں اور
تو ہمار لگا تھا گیس صبح نے ہوتا گیس سے بنلے ہے پیٹ میں
ہاں مھے ترا دوا کے وجہ سے دھیرے دھیرے
نہ تو گیس سے بھی مھا درد دی گا جلجیرا پی جلجیرا کچھ کھا کے
جی
ہیلو
ہاں لکے
آ
ہیلو
ہاں
ہاں
رابو تو کچھ بولوے نہ کرتے ہیں
نہیں بولے کوچھ اچھا دیکھتے ہیں نا تو یہاں ٹینشن ہوگیا تھوڑا سا
ٹھیک ہے بتانا وسے ٹھیک
بتا دیں گے کال کر کے
ہوں
وہاں ڈاکٹر کمار پھر کون ایا
کہ پتہ
میرے پاس نہیں ابھی اپن کو مل جائے گا تو